ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی
الل السلام علیکم اور جناب سب خیریت
جی جناب سب خیریت اللہ تعالی کی رحمت ہے
اپ کی اواز اللہ تعالی کی نعمت دعا برتری بنی رہی اور جناب اور سناؤ
اور جناب آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی جناب جی بس اللہ تعالی کی رحمت ہے ہے تو جناب آج سائنسی ایجادات اور انسانی مست اسستقبل کے بارے میں کچھ کرمنا ہے ناب
جی جی فرمائیے
تو جناب آج ہم ایک ایسسی حیرت انگیز اور لازی موضوع پر گتگ کرتے ہیں کہ جس نے انسان کے گاروں سے نکل کر ستاروں تک پہنچا دیا ہے یعنی سائنس اور اس کی جو معؤججات ہیں اس کے بارے میں فرمانا جائیں گے جناب
جی جی بھائی جان جب ہم صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک کی اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر لمحہ سائنس کی کسی نہ کسی ایجاد کے جر اثر گزرتا ہے جی
جی جی جناب بالکل آپ نے درست فرمایا جناب اپنے پہیے کی اجاز سے لے کر آج بھی جو مصنوعی جہانات کے دور تک سائنس نے انسانی زندگی کے ڈرے کو مک کمل طور پر تبدیل کر دیا ہے جو چیز کند تک مولتزہ یا بہم لگتی تھی آج وہ حقیقت بن چکی ہے جناب
ج جی جی جناب بالکل یعنی کہ سائنس صرف ایک مجمون نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کے چھپے ہوئے راجوں کو پر بے پردا کرنے کا ایک سلگتا ہوا شہور ہے ج
جی جی ہاں یع آج ایک کسی پر سائنسی سفر اور اس کے آنے والے جو مستقبل پر تفصیلی سے بات کریں گے جناب تو جناب سائنس اور سائنسی سعور میں کیا انتر یہ ہے کیا
ج جی جی بالکل بھیا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس صرف لیب میں ٹیسٹ ٹیو ہلانے یا مشکل فارموولے یاد کرنے کا نام ہے آج آپ کے نزدیک اس کی اصل تصریف کیا ہے یعنی کہ سائنس دراصل دو چیزوں کا نام ہے مشاہدہ مشاہدہ اور تجربہ جب انسان اپنے آس پاس جی جب انسان اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھ کر سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا تو اور پھر اس کے جواب تلاشتا ہے تو وہی وہیں سے سائنس کی ابتدا ہوتی ہے
بہت کو جی جناب بہت خب آپ نے واضد بات فرمائی ہے یعنی اندھ وشواس اور جو ہے تعسب کو چھوڑ کر دلیلوں کی بنیاد پر حقیقت کو تسلیم کرنا ہے اصلی سائنسی سرور ہے جناب
جی جی بالکل صحیح فرمایا جناب آپ نے بالکل صحیح اور اسی سہور نے انسانیت کو ترقی کی نئی راہیں دکھائی ہیں وہ
جی
وہ جی وہ سائنس وہ سائنس ہووگ جنہوں نے دنیا بدلتی طبے صوبے میں اکلاب یعنی کہ اگر ہم صحت کے میدان میں دیکھیں تو سائنس نے اپنے سائنس تو سائنس نے انسان کی اوسط عمر اور زندگی کی کوشش کو بہت بڑھا دیا ہے
جی جی تو یعنی جناب ایک دور تھا کہ جب چھوٹی چھوٹی بائیں پورے کے پورے شہروں کو صاف کر دیتی تھی لیکن آج سائنس نے جیون رچک دوائیاں ویکسی روبوٹکس سر جیسی تحقیق کے ذریعے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا ہے جناب
جی جی بالکل بھائی جان پہلے جو ختم مہینوں میں پہنچتے تھے آج پلک جھپک ہی ہم دنیا کی دنیا کے دوسرے کونے کی موج سب سے ویڈیو کال کر روب رو ہو جاتے ہیں
جی جناب جی یہی تو ہے یہ مواصلات کا جو انقلاب ہے انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولج میں تبدیل کر دیا ہے علم اور معلومات اب ہر انسان کی جو انگلیوں کے پیروں پر دستیاب ہیں یعنی تشکیر کائنات کہ انسان اب صرف زمین تک محبود نہیں رہا وہ چاند اور مریض پر بستیاں بچانے کے خواب دیکھ رہا ہے جناب
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا جیمس ویب جیسے آلیسن ٹیلی اسکوپس کے ذریعے ہم کائنات کی ابتدا کے وقت کو دیکھ پا رہے ہیں یہ انسان جین کی پرواز کی بہترین مثال ہے
جی جی یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا یعنی آج کے دور کی جو سب سے بڑی بحث مصنوعی جہانت پر ہو رہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسانی گین کا جو متابڈل ہے بن سکتی ہے یہ
جی جی بالکل باقی ایک بہت بڑا اخلاب ہے یہ انسانی کاموں کو آسان بنا رہا ہے پیچیدہ ڈیٹا کا وشلیشن چند سیکنڈ میں کر رہا ہے لیکن یاد رکھیے مشین میں جہانت تو ہو سکتی ہے مگر سہور اور جذبات صرف انسان کے پاس ہی ہوتے ہیں
جی جناب جی یہ آپ نے بالکل واجد بات فرمائی ہے جناب نہیں مشین کتنی بھی سمجھدار ہو جائے وہ رہے گی ہی مسین انسان کی تعو دار نہیں ہو سکتی اور وہ مشین کتنی بھی سمجھدار ہو جائے لیکن انسان کی تعوییدار بھی تو رہتی ہے بسرتےیں انسان اس کا استعمال سمجھداری اور حکمت کے ساتھ کرے جناات
جی جی بالکل یہاں جی یہاں ایک یہاں ایک اور اہم نکتہ سامنے آتا ہے سائنس نے جہاں ہمیں آرم بخشا ہے وہی ایٹمی ہتھیار اور بارود جیسے تباہ کن تحفے بھی دیے ہیں
جی جی یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے کہ ساس خود میں نہ اچھی ہے نہ بی ہے ایک مہر طاقت ہے اب یہ انسان کے اخلاق پر منصر ہے کہ وہ اس سے تعمیری کام لیتا ہے یا تباہی کا راستہ سچن تھاائی
جی جی یعنی سائنس کو ہمیشہ انسانیت کے تحفظ اور بھلائی کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے
جی جناب جی تو یہی ہے جناب کہ
جی
کسی بھی پرکار کی جو ہے ہمیں بے خیالی کا جو پردرشن نہیں کرنا چاہیے تو جناب تو آج کی جو اس کتی کا نچوڑ تو یہی ہے کہ سائنس اللہ کی دیی عقل کا جو بہترین استعمال ہے اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا
جی جی بالکل ہمیں اپنے بچوں میں رٹنے کی عادت کو ختم کر کے سوال پوچھنے اور تحقیق کرنے کا جو جاب پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہمارا مستقبل اور بھی روشن ہو سکے
جی جناب جی یعنی جیسا کہ ایک مشہور مقبولہ یہی ہے کہ سائنس کے بغیر انسان عدا ہے اور بنا انسانیت کے سائنسی خوفناک اندھکا رہ جنا
جی جی جی بھائی جان بالکل آپ نے درست فرمایا کہ سائنس کے بغیر انسان اندھا آ ہے یعنی کہ سائنس نہیں ہے تو ہمارے جیون آدھ آائی ہے یہ سمجھ لو سائنس سے ہم بہت ساری چیزیں
صحیح کہا جناب آپ نے یعنی سائنس صرف ایک مجمون نہیں ہے بلکہ یہ ایک کائنات کے چھپے ہوئے راجوں کو بھی پردا کرنے کا ایک سلگتا ہوا سور بھی ہے جناب یعنی آ آج ہم اسی سائنس کے بارے میں دیکھیں تو سائنس نے کتنے کتنے بڑے آوشکار کیے ہیں جاں تک سائنس پہنچ چکی ہے کس لیول پر اس نے اپنے آپ کو دیکھ سک کیا ہے اور زیادہ تر وکس دیحت کی بدولتی پہنچتے گ
جی جی بالکل جیسے کہ اب سائنس سے ہم صرف زمین تک محظوود نہیں رہا ہے وہ اب ہم چاند پہ بھی جا رہے ہیں چاند پہ بھی تو منگل گرہ جیسے انن گرہوں پہ بھی تو ہم بس رہنے کے کی بات کر رہے ہیں نا ہم جانے کے بعد پہنچ رہے ہیں ہم چاند پہ
سائنس کا ہی تو کمال ہے بغیر سائنس کے انسان آتاا ہے جناب
جی جی یہ سب سائنس کے ذریعے ہی تو ہو رہا ہے
یہی ہے جناب کی ہمیں کچھ زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہیے اپنی جو آنے والی پیڑھیاں ہیں انہیں بڑھانا چاہیے سمجھانا چاہیے اور سائنس کا جو مبتلا کرانا چاہیے کہ کس طرح سائنس کسی بھی ویکتی کی زندگی کو بدل سکتی ہے اور کسی بھی انسانی جیون کو قدم بھی کر سکتی ہے
جی جی بھائی جان بالکل سائنس ایک بہت ہی بڑا مطلب حصہ ہے ہمارے جیون کا بہت ہی مہتوپورن حصہ ہے
جی جی جناب جی تو جناب آپ کے حساب سے جو سائنس کسی دیش کی وکاس شیل ہونے میں یا وکست ہونے میں مہتوپورن یوگیہتا رکھتا ہے نا
جی جی بھائی جان تو بھین میں آپ سے ایک خوبصورت سا بیان کرتے ہوئے الفاظ میں کہتی ہوں کہ جم
جی
سے ارس تک ہر جی جی زمین سے ارج تک ہر راج کو پانا ہے سائنس جو کل تک خواب تھا وہ آج سچ کر کے دکھانا ہے سائنس
جی جناب ٹھیک کیا آپ نے واجحد بات سمائی جناب تو آپ سے بات کر کر اچھا لگا امید ہے کہ ہم دوبارہ پھر کبھی بات کریں گے آج کے لیے رت بنائی شکریہ اللہ حافظ
جی بھائی جان خدا حافظ